السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بتائیے سب جی بھائی جان سب خھرییے تھا اپنا ب بتائیے نا امی ابو جان لوگ ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان سب کہریے تھے
اچ اور بتائیے جی بھائی جانا بن رہا ہے کھانا
چل کیا کیا بن رہا ہے
روٹی بن رہا ہے بھجیا بن رہا ہے اور پھر سلاد بن رہا ہے آپ آپ کھانا کھا لیے بھائی جن
نہیں بھائی جن ہمارا بھی بن رہا ہے
جان
روٹی بن رہی ہے اور آلو پروڑ کا بھجیا بن رہا ہے سلا بارا ٹماٹر ک چٹنی
اور مطلب آپ بنا ہے کہ امی جن بنا رہی ہے
امی جان بنا رہی ہے
ہ
اور بتائیے نا پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے
تو سب خیریت سے چل رہا ہے آپ بتائیے نا آپ کا
ہمارا بھی خیریت چل رہا ہے خیریت سے چل رہا ہے
کس وورگ میں پڑٹے ہیں بھ جان
ہم بارہویں کا اکھر میں پڑھتے ہیں بھائیین
کون کون سا وشے لے ہیں بھ جان
ہم یہ ہیں رسائن ساست بھتکی جیو وگیان گنت ہندی اور انگلش آپ آپ کس وورگ میں پڑتے ہیں بھائی جن
وہی ٹویلتھ میں اور آپ ہی کے جیسے لیے سبجیکٹ ہم بھی ادھر موسم
یہ تو موسم ابھی اچ اچھا ہے لیکن دوپہر میں کافی دھوپ تھی
او بڑ سوری سا ہے کہ نہیں
نہیں بھ لگ رہے کہ ہونی ہوگی بارش
جی اور بتائیے نا جی ادھر بھی وہی حال ہے لگ رہا ہے بارش ہوگی اور بتائیے نا بھائی جان ادھر مطلب آم کا سیزن چل رہا ہے تو آم ام کھائےیں کہ نہیں لچی وچی کھائےیں کہ نہیں
ہاں بھیا ہم تو کھائے ہیں آج لیچی کھائے ہیں اور آم بھی کھائے ہیں کچھ دن پہلے آم بھی کھائے تھے
کون سا آم کھائے تھے بھائی جن
یہ وہ ہوتا ہے نا چھوٹا چھوٹا گول گولو اس کو زیادہ کہتے ہیں جیاد دام
جی
آپ کہاں ہیں
جی بھائی جان ہم بھی آج آم دادی خرید کے لائی تھی بازار سے جردہ آم تھا اور آم اس میں رکھ کے چیورا رکھ کے چینی رکھ کے خوب اچھے سے کھائے بھائی جن
آم جگ تھ چلیے ٹھیک ہے
تھا بھائی جن
اور ب ت ہے نا لچی کائیں
جی آج لیچی بھی کھائے ہیں اور پھر گئے تھے آج گاچھی میں مطلب باگوانی میں گھومنے آم بہت زیادہ پڑا تھا بھائی جان
چلیے ٹھیک ہاں تو آمے بھی کھلائیے گا
چ ہو ج
ہیلو
اور بتائیے نا بھان ا ادھر مطلب کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں بقرریید باد
سوچ رہے ہیں گھومنے یہیں گووا جائے چلیے گووا گھومے
جی ضرور چلیں گے
سی
گوا میں تھوڑا بت ہی نا گوا کے بارے میں بھائی جان
گوا کے بارے میں
ہوں
گووا ایک بہت ہی پرسدھ راجیہ ہے وہاں پہ الگ الگ اسٹیٹ اور دیش ودیش سے لوگ وہاں گوم پھرنے آتے ہیں وہاں کے سندرتا دیکھنے آتے ہیں
جی
اور وہاں کا جو ندی ہے تلا وہ کافی اچھا ہے اس میں لوگ اسنان کہتے ہیں اسنان کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کافی اور وہاں کا جو ناریل ہے یہ کہ نہیںدیل پانی
جی پینے پیے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میٹھا میٹھا بہت میٹھا لگتا ہے پانی اس ناریل کا اور بتائیے نا بھائی جان مطلب کشمیر چلنا ہے تو کشمیر تو بہت اچھا جگہ ہے وہاں پہ کافی مطلب پہاڑیاں ہیں پھر ندیاں ہیں پھر برف گرتی ہے نا بھائی جان وہاں پہ ضرور چلا جائے گا بھائی ج کا میر
ہ ہاں بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہی دسمبر جنوری کے ماہ میں ہے اس سمے کافی برف گرتی ہے اچھا
جی جی اور بکریید میں کیا پلان ہے بھ جن
بقرعید میں بقیر میں سوچ رہے ہیں کہ اس بار ہم ایک کھسی مرواائے
جی
ائیے گا اپ کھسی
جی ضرور
اس کا مٹن بنوائیں گے بریانی بھی بنوائیں گے
خصی کا بریانی
نہیں بھائی جانا مرغے کا بریانی کھسی کا مٹن چکن مٹن
جی ضرور کھائیں گے ضرور آئیں گے مبارکباد دینے سوئیا بھی بنے گی بھ جان
ہاں بھائی جان سویا بھی بنے گے
بتائی نامی جان ابو جان کا سواستھ کیسا ہے
سب خیریت ہے بھائی جان اپنا بتائیے
جی میرے امی کا تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا تھا دھوپ ہے نا کافی تو چکیتسا سھا چکیسا سے دوا لے کر دیے ہیں تو سوستھ ہے
آپ کیسی ہے امی جان
اب خیریت ہے بھ جان اور بتائیے نا آم ام مطلب آم رس بنانے آتا ہے آپ کو
آملس
ہاں
بھائی جان ہمیں نہیں اتا ہے اپ کو اتا ہے
جی
کیسے بنایا جاتا ہے؟
آم مطلب توڑ کر لائیے اچھا رہے گا باوانی سے توڑ کر لائیے تازہ تازہ رہتا ہے اور پھر اس کو ڈگچی میں گرم پانی کر کے اسی میں ڈال دینا ہے ابال لینا ہے اچھے سے اس اس کے بعد اس کے اوپر والے پرت کو ہٹا کے اور اچھے سے ہاتھ سے ملا لینا ہے اس کے بعد بجن اس میں چینی ڈال کے اور جتنا ماترا میں بنانا ہے اتنا ماترا میں پانی ڈال کے اچھے سے گھول لینا ہے بن گیا آم رس
چلیے بہت اچھا لگتا ہے نا ٹھنڈی کے گرمی کے موسم میں پینا چاہیے امرس
جی بھائی جان ضرور پینا چاہیے
آم رس پینا چاہیے یا نہیں مطلب پانی کس کر پینا چاہیے
جی نہیں آم رس بھی ضروری ہے دھوپ سے بہت رحت دیتی ہے بھن
ہاں بھائی جان ویسے آپ کتنے لیٹر پانی پیتے بھائی جان سنٹر
صبح میں تو بھائی جان صبح میں تو بھائی جان دو لیٹر سے مطلب دو لیٹر پیتے ہیں بھائی جان بہت پیتے ہیں صبح میں اٹھ کر اور اس کے بعد ا شام کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد بھی بہت پانی پیتے ہیں اور دوپہار میں بھی پیتے ہیں بھائی ج
چلیے ٹھیک ہے
اور بتائیے نا مطلب آپ کو کھانا میں کیا کیا آتا ہے بنانے بھجن
کھانا میں کھانا میں ہم گ چاول دال سبزی سبزی میں ہم سب ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں اور یہ چکن بھی بنا لیتے ہیں مچھلی بھی بنا لیتے ہیں آملیٹ یہ سب بنا لیتے ہیں
جی ام بھی سبزی چاول دال بنا لیتے ہیں پھر روٹی بھی بنا لیتے ہیں پھر ا مرغا بھی بنا لیتے ہیں کھسی بھی بنا لیتے ہیں پھر ادھر بھجن ا پیڑ پودے لگائے ہیں کہ نہیں ہے اب
لگائے ہیں
بتائیے نا تھوڑا کس کس پ پد لگائائے کس کس مطلب کون کون سا ہم بھی لگائیں گے
آم کا پیڑ لگائے ہیں لچی کا لگائے ہیں کٹہل کا لگائے ہیں نیم کا لگائے ہیں اور ایک قدم کا لگائے ہیں گولر کا ہے اور ایک وہ کیاتا ہے امرود کا پ ہیں چوٹ آا کیلے کا پیڑ ہے یہی سب ہے آپ کون کون سا پین لگایں بھ جا
ہم تو لگائے ہیں دو آم کا ابھی ہے دو لیچی کا دو کٹہل کا اور پھر ا دو نیمبو کا ہے دو پپیتے کا ہے ایک انجیر کا ہے دو کیلا ہے اور پھر پھول پول بھی لگائے بھ جن گیندا کا پھول ہے گلاب کا پھول ہے اڑہل کا پھول ہے سورج مکھی کا پھول ہے چمپا اور چمیلی کا پھول ہے ببن پرک کے پھول لگائے ہیں اپنے اور پھر گھیورا ہے لوکی ہے جگنی ہے سمجھے بھائی جن
ہ چلیے اور بتائیے آپ کو برتن بجنے آتا ہے
جی بردن تو نہیں مانجتے ہیں آپ مانجتے ہیں کیا
نہیں بھائی نا ہم خالی صرف کھانا بناتے ہیں برتن نہیں بجتے ہیں
ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں برتن ہم نہیں بجتے ہیں
چلیے اور بتائیے نا آپ کو پکھی
بہت پسند ہے بھائی جان پک پالے بھی تھے توتا پالے تھے بھائی جان سمجھے
ہاں اور بتائیے کون کون سا پکی پسند ہے کچھ نام بتائیے نا
تووطا پسند ہے مین پسند ہے پھر ا بہت کوا پسند ہے سب پکچی میں سب پسند ہے جانور میں بھی گائے پسند ہے بہت اور گائے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی پسند ہے بھائی جان اور بتائیے نا آپ کبھی ہوٹل میں برتن مانجے ہیں کہ نہیں
ہم نہیں
ہم تو دیکھے تھے آپ کو مانجتے ہوئے
نہیں بھائی جان ہم نہیں مانجتے ہیں آپ سچ مجھتے ہوں گے
نہیں شاید آپ مانج رہے تھے اس دن ہم دیکھے ایک ہوٹل چوک والا ہوٹل میں مانج رہے تھے آپ برتن
نہیں بھائی جان وہ تو ہم سب سپنوں میں نہیں سوچتے ہیں مائی ڈیئر آپ تو ریئل کا بات کر رہے ہیں
اور بتائی نا بھائی جان چستتا کھاتے ہیں
کیا
چستا کھاتے ہیں آپ
کھسی کا ہاں کھاتے ہیں
بہت لذیذ لگتا
ہ ہاں بہت لذیز
ہم بھی کھاتے ہیں بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے کھاتے ہیں نا بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے آپ مطلب اس کو مطلب ٹکڑے میں کاٹ کے بناتے ہیں کہ ایسے ہی بناتے ہیں
نہیں بھائی جان ٹکڑے میں کاٹ کے بنائیے گا پھر کھانے میں مزہ نہیں ائے گا کو کھڑے ہی تھوڑا سا مطلب اوپرے اوپڑے کاٹ دیجیے ہلکا مسالہ اس میں جانے کے لیے اور اس کو اچھے سے مطلب بھج کر اور مسالہ وسالہ ڈال کر کھائیے آپ کافی اچھا
ایک بھائی جان ہے ان سے مطلب دوست تانا چلتا ہے تو وہ ان سے خریدے تھے ایک ایک کے جی چستا صرف چستتا ہولی کے دن
ہاں
اور اچھے سے اس کو بنایا تھے گجب لگ رہا تھا بھائی جان مت پوچھیے ہم تو چار کھا گئے تھے اور گھر میں اور اور خاندان لوگ سب کھائے تھے
اور بکری پرٹو کھاتے کہ نہیں
نہیں بھائی جن کم کھاتے ہیں
چلیے ہم تو بکری ہم بکری کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں خاص کر اس کا تھان
آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
اللہ حافظ بھائی جان